ہم
وعلیکم السلام
جی جناب سب خیریت
جی سب بڑھیا ہے خیریت ہیں ہوں خوش مزاجی بھی ہے اب بقائ
اچھا اور جناب آپ کا تعلیم کے بارے میں کیا خیال ہے
تعلیم ہ تعلیم ایک بےحد ضروری جیز ہے جو کہ انسان کی شخصیت کو بناتا ہے سنوارتا ہے اور بھی کافی کچھ چیزیں ہیں جو زندگی میں ضروری ہے جو بنا تعلیم کے ہ ہاؤس نہیں آ
جی جی بالکل آج کے دور میں تعلیم حاصل کرنا مطلب پہلے سے بھی کہئی زیادہ آسان ہے لیکن افسوس کی بات کری ہیں کہ آج بھی کئی بچے اس نعمت سے محروم ہیں جی تو ہماری یہ ذمہ داری بن کہ ہم نہ صرف خود اچھے سے پڑھے بلکہ اپنے جیسے آس پاس کے لوگوں کو دیکھے اور ان کو بھی تعلیم کی طرف مائل کرے خاص طور پر جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کو جسے دھیان دینا ضروری ہے کیونکہ ایک مرد کو تعلیم دینا ہے ایک فرد کو تعلیم دینا ہے لیکن جب ایک عورت کو جے تعلیم دیتے ہیں تو پورے خاندان کو تعلیم دینا ہوتا ہے
بات آپ ج کافی حب تک صحی ہے اور کافی حد تک صحیح نہیں بھی ہے
جی کیسے
آپ بول رہے ہیں کہ تعلیم ہم کو آواز اٹھانی چاہیے ہم کو کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو تعلیم ملے اور تعلیم جو ہوتی ہے اس کو پانے کے لئے پیسہ ضروری ہے لیکن آج کال جو معاشرہ ایک طبقہ ہے نا وہ کافی غریب ہے تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم ملنے سے انسان اپنے پیروں پ کھڑا نہیں ہوتا تعلیم اور روزگار جو کام ہے ہمیشہ تعلیم روزگار نہیں دے سکتی
جی جی
ادمی کو کچھ کرنے کے لیے جو ابھی دور چل رہا ہے اس میں یا تو تعلیم ہی حاصل کر سکتا ہے انسان ایک فرد تعلیم حاصل کرے گا یا پھر وہ کام کرے گا اپنے کھییر وکار کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ایک ہی کام کر سکتا ہے اور غریب آدمی کبھی بھی علم حاصل کرے گا اور تعلیم حاصل کرے گا تو وہ اپنے گھر کو پال نہیں سکتا نہ ذمہ داریاں ہو سکتا
ہاں بالکل صحی جی آپ صحی کہہ رہے ہو روزگار کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے
ہوں ہوں ہوں ابم ضروری ہے بات صحیح ہے تعلیم ضروری ہے پر اتنی ضروری اسے نہ بنایا جائے میرا تو ماننا ہی ہے ضروری نہ بنایا جائے تعلیم کو سب سے پہلے انسان کو تو جو تعلیم ہے اپنے گھر سے حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنے ماں باپ سے حاصل ہوتی ہے
جی بالکل
سب جی اتنی تعلیم و گہ چل جے گا نا دیسی تعلیموں سے نہ مدرسے نہ کانوینٹ نہ اسکول کی بھی علاقوں میں یہ نہیں ملنے والی جو کہ اپنے گھر سے اپنے
جی بالکل ہاں
ہوں ہوں تو اور کچھ کہنا چاہیں گے
جی بالکل یہی کہنا چاہیں گے کہ بس تعالم جیسے آپ میں بولا ہے کہ جیسے روزگار آج کے زمانے میں جیسے گغریب ہوغیر تو یا تو روزگار ہی کر سکتے ہیں یا تعلیم ہی لے سکتے اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے
ہوں بالکل
بالکل تھوڑی بہت تعلیم ہونا بھی ضروری ہے کیکہ روزگار کرنے کے لیے آپ نکلتے ہو کہیں باہر تو کافی کچھ دیکھنا پڑتا ہے اگر تعلیم نہیں ہے کے پاس تو کئی دقتیں سامنے آتی آپ کو روزگار کرنے کے لیے
تعلیم جو ہے
ہوں کو
ایک ہائر ایجوکیشن ایک لوور ایجوکیشن
ہوں
دو طبکے ہیں نا
ہوں
اگر آپ زیادہ ہائر ایجوکیشن زیادہ علم حاصل کرنے کے لے پڑھیں گے اگر تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنی جو آرتھک استتی ہے نا وہو ہاں کمزور ہو جاتی
آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ تعلیم زیادہ ایجوکیشن کرنے کے چکر میں آپ عمر کھو بیٹھو گے اور روزگار کرنے میں پھر آپ کو بہت دقت آئے گی
بالکل جظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان ہے ا وہ جوان ہو گیا بڑا ہو گیا کوئی آدمی تو اسے اپنا گاروبار اپنے ماں باپ اپنی ذمہ داریاں بس یہ نبھانی چاہیے اس کا دھیان دیں نہاک آدی عمر کو صرف یہ دنیاوی علم حاصل کرنے میں جھونکنا میں نہیں سمجھتا کہ سمجھداری ہے
جی بالکل آپ صحیح بول رہے ہو
میں اپنی بات ابھی پوری نہیں کیا ہوں میں ابھی اپنی بات آگے بڑھاؤں گا ااں
ہاں
یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا یہ تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں لور ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن تو یہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں جیسے مدھیہ ورگ لوگ ہیں
ہوں
تو ان میں کیا ہے ایجوکیشن سسٹم نہیں کیوں جو بڑے آدمی ہیں بڑے لوگ ہیں صرف انہیں کے بچے ایک اچھی شکشا اچھی تعلیم پا سکتے ہیں غریب لوگوں کے لیے کوئی تعلیم کی اچھی ووستھا کچھ نہیں ہے
تعلیم بہت زظہر ہے جو انسان کی شخصیت کو نوازتا ہے اور وہ ہتھیار ہے جو دنیا کو بچانے کی تعلق رکھتا ہے تعلیم صرف کتابوں کو پڑھنے یا امتحان پاس کرنے کا نام نہیں ہے تعلیم کا اصلی مطلب ہے صحیح اور غلط م فرق سمجھنا انسانیت کی قدر کرنا اور اپنے اندر کے ہنر کو پہچاننا ایک بے تعلیم انسان اس پرندے کی طرح ہے جس کے پرکھ پنکھ تو ہے لیکن وہ اڑنا نہیں جانتا تو کیا کہنا چاہیں گے آپ
ہاں یہ مثال بڑی اچھی دی آپ نے کہ تعلیم کے بنا آدمی وہ اس پرندے کا جیسا ہے جس کے پر تو ہیں پر وہ اڑ نہیں سکتا بس یہی ہیں اور اپنی باسی اس سے پہلے کچھ کہا تھا آپ نے کہ ایک ہتھیار ہے تعلیم کافی اچھی بات ہے تم نے کہی جو یہ ہتھیار ہے
بالکل
جو تعلیم ہے آپ آپ سے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ تعلیم صرف اسکول کانوینٹ یا مدرسوں سے نہیں ملتی تعلیم ملتی ہے گھر سے اپنے آس پاس کے ماحول سے اپنے لوگوں سے اپنے بڑے بزرگوں سے ملتی ہےتعلیم میں وہی تو کہنا چاہتا ہوں تعلیم میں صرف اسکول اور مدرسوں میں نہیں ملتی اور کئی لوگ ایسے ہیں جو محروم ہیں ان تعلیموں سے اور وہ زندگی جی بھی رہے ہیں اپنے سے چھوٹوں کو اچھی تعلیم بھی دے رہے ہیں اپنی باتوں سے متاثر بھی کرتے ہیں کئی کئی لوگ ہیں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں جنہوں نے زیادہ ہائیر ایجوکیشن بھی نہیں کی زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے ان کے پاس میں اور وہ کامیاب شخصیت ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی اسکول مدرسوں سے تعلیم نہیں بلکہ اپنے معاشرے سے تعلیم ایک شخص اچھا انسان کامیاب انسان بننے کی تعلیم بھی اس وجہ سے ہے نہ کہ اپنی کتابوں کی وجہ سے
جی بالکل کچھ سمجھ رہے
ہاں
کافی اچھی بات کہی ہے آپ نے یہ تعلیم صرف کتابوں کو پڑھنے سے نہیں ملتی
ظاہ کسی بات ہے کتابوں سے تعلیم نہیں ملتی تعغم ملتی ہے ا جو رویہ ہوتا ہے اپنے بڑوں کا اپنے ساتھ میں جو دیکھتے ہیں بچے اس کو سیکھتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں بعد میں اپنی پیڑھی کو اپنی نسلوں کو سکھاتا ہے اپنے معاشرے کو سکھاتا ہے اور اپنے معاشرے میں جیسا آس پاس دیکھے گا ویسا ہی وہ بنے گا اس کی آنے والی پیڑیا بھی بنے گی
جی جی
ٹھیک ہے
ٹیک ہے جی بالکل کسی اور موجوود ہ بات کی جائے
خدا حافظ
ہ